بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہے آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
سب خیریت ہے آپ
جی شکر اللہ کا سب کہتے آپ کے ابو جان اماں جان کیسے ہے ٹھیک ہے کیا کر رہی ہو آج کل
سب کہہ رہی آج کل کچھ نہیں ہے یہی یہ کھیتی باڑی کر رہی ہے
جی اچھی بات ہے پڑھائی چل رہی ہے اچھی بات ہے پڑھائی کرنی چاہیے اور ب کالج جا رہے ہو
سب کہہ رہی تھا ہے بھائی جان آپ کے بچے بیوی بیگم صاحبہ سب خیریت ہیں
جی الحمد اللہ سب خیریت ہے آپ بتاؤ کیا کر رہے آج کل موسم کیسا ہے
موسم بہت گرمی ہے بھائی جان کچھ مت پوچھو صبح جگاتا تو ایسا موسم ہو رہا ہے کچھ نہیں گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے
ٹھیک ہاں گرمی بہت ج رہا ہے اور باہر نہیں نکلنا زیادہ چاہیے تو جو اگر آپ کو کچھ ضروری سامان آ منگوانے ہو تو آن لائن ہی منگاؤ آج کل کیونکہ باہر زیادہ گرمی ہے انسان
ہاں جی بھائی جان آن لائن ہی س جی ہے جی
بالکل آج آج آپ کو پت ہی ہے کہ اگر باہر نکلیں گے تو کتنی گرمی ہے اس سے بہتر ہے آپ کھانا اگر مگانا ہو تو آن لائن ہی مانگو ٹائم بج ج گا پسھر بھی بتے گا
جی جی
اور بتاؤ آپ کو کیا پسند ہے آف لائن یا آن لائن
سب پسند ہے آن لائن آ جائے آن لائن صحیح ہے
نہیں یار آپ کو تو پتا ہی ہے کہ حجیب جس طرح ہے ایک سکی کے دو پہیو ہوتے اسی طرح
جی
آن لائن کے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتی ہے دونوں میں تو آپ بتائیں آپ کو کون سا پسند ہے
جی دیکو کوئی چیز ایسی ہے وہ آن لائن منگاؤ تو وہ صحی ہے کسی کوئی چیز ایسی ہے ان کو آ کو آن لائن منگاؤں گی تو آ کو گاچا ہے
جی بالکل دیکھیے آپ اگر ہم مطلب آن لائن کچھ منگواتے ہیں کپڑے مان لو کپڑے تو ہم دیکھتے ہیں اس ان کے پرائز دیکھتے اور ان کا ڈیزائن دیکھتے ہیں
جی
کوالٹی مطلب نہیں د دیکھتے مطلب کیونک فوٹو میں کیسسی کوالٹی دیکھ
کیسے کو کوالٹی
بالکل بالکل بھائی جان سنیے میری بات آپ بالکل بالکل کافی صحیح بولا آپ نے دیکھیے اگر ہم کچھ منگواتے ہیں مان لو ہم نے ایک شرٹ آرڈر کی ہے پانچ سو میں تو جب وہ گھر پہنچتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں ہھٹی ہوئی ہے یا تو اگر پھٹی نہ ہوئی تو مطلب وہ کپڑا اس کوالٹی کا نہ ہو
جی
تو مطلب پھر انسان بولتا ہے میں نے کیا منگوایا وہ تھوڑا بہت ٹینشن میں ہو جاتا ہے ویسی اگر ہم دیکے آف لائن آف لائن میں جب ہم اسٹور میں مطلب شاپ میں وزٹ کر تو خود دیکھتے ہیں پہنتے ہیں سائز دیکھتے ہیں اور مطلب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی تو یہ ایک فائدہ ہے اور دوسری طرف آپ کو پت ہی یہ کہ
اپن آن لائن منگاتے ہیں جی اپ آن لائن منگا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو ہے آپ دیکھو یا ریٹرن کا بھی تو نہیں پسند ہے تو رٹرن کروں دونوں آپشن آتے ہیں اپنے پس
بالکل بالکل بالکل دیکھیے آپ یہ یہ یہ تو ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ نے اچھی کہی ہے اور یہ رہی بات یہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اچھا سا تہوار ہوتا ہے عید دیوالی ہولی تو ان دنوں میں مطلب آن لائن شاپنگ پر ڈسک اسکاؤنٹ ملتے ہے بہت سارے
جی جی جی
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو مطلب اپنے یہ جو ہے مطلب پرائزز کمپیئر کر سکتے ہو باقی چیزوں سے تو مختلف چیزوں سے کمپیئر کر کے خود لیتے ہیں
آج کل یہ آپ چل رہے ہیں آن لائن سب چیز آ رہی ہے تو اس سے ل کو بہت فدا ہےچ کچھ بھی بیٹھے ہ گھر بیٹھے کچھ بھی منگا سکتے ہو لیکن ٹائم تو لگتا ہے دو دن لگ جائے چار دن لگ جائے آٹھ دن لگ جائے دیک دن چائے چیز آتی ہے اگر کسی کو ایمرجنسی کوئی لینی ہے تو جائیں آن لائن ہی منگائےیں
بالکل اچھی بات کہی آپ نے
جی
ہاں اور رہی بات مطلب اگر اگر اگر آپ آف لائن جاؤ گے شاپنگ کرنے
جی جی بھیا بولیے
تو اگر آپ کو دکاندار بولتا ہے شرٹ ہزار روپے کی ہے
جی
تو ہم اسے آٹھ سو روپئے دیتے ہیں چھ سو روپئے دیتے ہیں اس کا باغ گراتے ہیں تو تھوڑا بہت
جی جی
آن لائن میں فکسر ہوتا ہے اگر آپ اگر آپ کو شرٹ میں آ رہا ہے کہ یہ نو سو پانچ روپئے کی ہے تو برابر نو سو پانچ روپئے دینا ہوتا ہے
جی لیکن ایک بات ہوتی ہے دیکھو اپن دکان پہ جاتے ہیں آف لائن اپن کرتی ہیں تو ان کی بھی پرائز فکس ہوتی ہے ایک دام والی دکان ہوتی ہے ان سے لیتے ہیں تو ایک دام والی ہے یہ بھی ایسے ہی ایک ایک دم والی دکان ہے لیکن دیکھو ہاں اور ویسی دکان سے اب لیتے ہیں تو وہ اننے کو دنے روپ مانگتے ہیں تو ان دھیرے دھیرے کر کے وہ وہیں پر آ جاتے ہیں چاہے کیسے بھی کر لو
بالکل دیکھیے بھائی جان آف لائن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کچھ شاپ کیپرز ایسے ہوتے ہیں کہ
جی
زیادہ با بولتے ہیں اگر صگر پانچ سو کی ہے تو وہ ہزار بولتے ہیں
ج جی
مطلب زیادہ لوٹ ہوتی ہے اس میں
جی
بالکل یہ یہ یہ مطلب اس کی اور بتاؤ
دیکھو اس میں کیا ہے کسی کو جانکاری ہے تو وہ تو اتنے ہی پیسے لگائے گا نہ کہ کسی کو جانکاری نہیں ہے تو وہ گے گا سود سے کم لے لی اور کشوں کے دی آتی ہیں
بالکل کئی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں سنیے سنیے بھائی جان بھائی جان آپ سنتے ہی کہاں ہو میری بات سنیے
جی
دیکھیے کوئی انسان ایسا ہوتا ہے انٹروو ٹائپ کا اگر اسے کوئی بولے گا کہ شرٹ ہزار روپے کی ہے تو وہ ہزار روپئے دے گا
جی
لیکن دکاندار ایسا بولتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پھر باؤ گرائے گا اگر مان لو میں نے اس کو آٹھ سو بول دیا یہ سات سو دے گا اسی طرح اگر انسان کوئی کوئی انسان آ جائے شرٹ لینے اور وہ دکاندار کہے گا اس میں کہ یہ ہزار روپے کی ہے وہ چپ چاپ وہ چپ چاپ سے ہزار روپئے نکالے گا دے دےا ٹھیک لیکن لیکن لیکن اصل میں وہ شرٹ چھ سو روپے کی ہوگی
جی بھائی جان
ایسا نہیں کرنا چاہیے پر رہی بات آن لائن بالکل بالکل
سب کے لیے ایک سامان ہوتا ہے چاہے کوئی جانکار ہو یا انجانکار ہو اپنے پاس آ جائے مال دیکھو پسند ہے تو رکھو اور ریٹرن کر ل
بالکل اور آن لائن شاپنگ کے ذریعے بہت ساروں کا روزگار بھی مل گیا ہے دیکھیے کہ آپ ہمارے گاؤں میں کہ چار پانچ مطلب میرے ساتھ پڑھ رہے تھے وہ آج کے لیے ڈیلیوری کرتے تو اپنا روزگار کماتے اچھی بات ہے
جی بھائی ج
بالکل اور کھانا بھی آج کل ہم آن لائن منگواتے ہیں ان میں بھی مطلب بہت ساروں کا روزگار ملتا ہے کھانا ایک مطلب بہت سارے کھانا بناتے بہت سارے مطلب وہاں پر مطلب یہ پیکیجنگ ویکیجنگ کرتے اور بہت سارے ڈیلیوری بوائے بھی بن جاتی ہے تو اچھی بات ہے کہ ہمارے بھی ہمارے یہاں روزگار بھی مل جاتا ہے اس
جی بھیا ارے وہ کھانا بھی منگا رہے ہیں آن لائن شاپنگ بھی کر رہی ہیں لیکن میں نے آن لائن پیڑ منگائے تھے بائی ج وہ دیک
ہاں
پودے پودے منگائے تھی تو وہ آن لائن آئی تھی وہ آئی تھی پچم بنگال سے اور وہ آٹھ دس دن لگتے ہیں اور بڑھیا کوالٹی کے آتے ہیں یا یہ گام میں نرسری والے دیک کے جاتے یہ لو کوالٹی ہے وہ آتے ہیں آن لائن بتاتے ہیں تو بیسٹ ہے آن لائن بالکل تو بڑی پسند ہے میں نسلی والوں سے نہیں لیتا ہوں میں آن لائن ہی منگاتا ہوں
جی اچھی بات ہے ا اچھی بات ہے جس جس میں آپ کمفرٹیبل ہو جاؤ آن لائن یا آف لائن اس میں لے جاؤ جو آپ اچھا لگا وہ ٹھیک اچھا کیا آپ نے بالکل
جی
تو اور بتاؤ کیسا چل رہا ہے دن کیا
گرمی زیادہ تھی لیکن یہی وہ ہے اب موسم موسم ہو رہا ہے برسہ کا لیکن برسہ ہو رہا ہی نہیں ہے اللہ کی بہن ہے یہ تو
صبح صبح جب میں اٹھا تو چائے پی رہا تھا تو بارش ہو رہی تو مزہ آ جائے گا
جی جی
مطلب پانچ منٹ بعد ہی بارش اسٹارٹ ہونے لگی تو اچھا اچھا محسوس ہوا موسم بہت بڑھیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو آج کل
کچھ نہیں کر رہے ہیں بھائی یہی دیکھ رہے ہیں بلسہ ہو لیکن سوح تو دیکھو اپنے گواہار چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی شام کے ٹم تو بھائی صحب اتنی گرمی پڑتی ہے تین دن سے اتنی حال بےحال ہو رہا ہے کچھ مت پوچھو اپن ہے اپن تو ایک جگہ
اپنے دیکھیے دیکھیے
دوسری جگہ ہمارے پشو میں جی ہمارے جو پشو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ بنے ہاں بولیے بولیے بھائی
بالکل اپ نے کہا نا ابھی دیکھیے کہ میں نے کہا موسم کیسا ہے اپ نے کہا بہت گرمی ہے تو دیکھیے گھر میں اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم اپنے اس پاس کی کو گندا کر رہے ہیں اس سے گرمیاں بڑھتی ہے کیونکہ دیکھیں مطلب بہت سارے ہوتے ہیں مطلب بہت سارا نکلتا ہے تو اس سے وہ ہوا پھیل جاتا ہے تو ہوا گندا ہو جاتا ہے
جی جی
یا ہم پیڈ کاٹ دے تو اس بہت گرمی بڑھتی ہے ہمیں پیر نہیں جیسے اپ نے بولو نا ابھی میں نے ان لائن شاپنگ سے پیٹ منگوائے تھے
جی
دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اپ نے پیڑ منگوائی ہے اور یہ ہر انسان کو کہنا چاہیے کم سے کم اپنی زندگی میں پانچ ہے د پیڈ لگانے چاہیے ہمارے ماحول کے لیے میرا ایک بھائی ہے منیب نے سنیے میری پر میرا ایک بھائی ہے وہ مطلب اس کو پیٹ اتنی پسند کہ وہ مطلب اپ کچھ نہیں کرے گا تو پیڈ ایک نہ ایک لگائے گا وہ جب بھی وہ جب بھی بازار جاتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ن لاتتا ہے مطلب کہ انگن میں کہیں جنگل میں اور ان کو پانی بھی دیتا ہے
جی بھائی جان
یہ مجھے وہ اس کی بہت اچھی لگتی ہے
دیکھو پیڑ لگاتے ہیں پیڑ کا بچہ کا پالن ہوتا ہے جیسے اپ ہلکی جی وہ پیدا کرتے ہیں اس کا پانی پشٹ کرتے ایسے ہی ہم کو کے پودوں کا پالک کرنا کرنا پڑتا ہے بہت بہت نیٹ ہوتی ہے
بالکل اپ ہے بھائی جان بھائی جان اپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا کچھ سیکھنے کو مل کر اپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں علی بیٹے خدا السلام علیکم اور
ب جی جی جی جی